ہلو واں جی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
میں بھی ٹھیک ہوں آپ سنیں کیا حال چال ہیں آپ کے
بس شکر اللہ کا آپ بولو کیا حال چال ہے
بس میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں یہاں تو گرمی ہی گرمی ہے آپ ب بت ہے وہاں کیسا موسم ہے ہاں
یہاں بھی گرمی ہے چار بجے کے بعد اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے
اچھا آج کتنا درجہ حرارت تھا وہاں پہ
شام کو ہوتا پچیس چھبیس
پچیس چھبیس ہاں ہمارے یہاں تو چالیس چلا جاتا ہے
ہاں اب فرق ہے نا یہاں اور وہاں میں
ہاں جی یہاں تو بہت گرمی ہے
ہمم بھی اور کھانا کھایا آپ نے
ہاں نہیں میں نے تو نہیں کھایا میں تھوڑا وزن گھٹانے کی سوچ رہا ہوں
تو ایک دن چھوڑنے سے کیا ہو ہی جائے گا ایک دن کھانا چھوڑنے سے کیا
نہیں ایک دن کا نہیں ہے باقی ہی دن بھی میں سوچ رہا ہوں کہ کم کم کھاؤں گا اب
سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے میں بھی سوچ تیوں میں کم کروں گی نہیں کھاوں گی
وہ تو آپ سے تو نہیں ہوتا پائے گا
کیوں نہیں ہو پائے گا
آپ میں وہ کیا بولوں میں آپ میں وہ ساہس نہیں ہے
نہیں نہیں کرنا تو ہے وزن تو بہت
نہیں وہ کرنا تو ہے ہی مگر آپ کر نہیں پاؤ گی
اچھا ٹھیک
آپ سے نہ ہو پائے گا
ہاں
کہتے ہیں نا وہ بیٹا تم سے نہ ہو پائے گا اور بتائیں آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہیں اچھے سے
بس شکر اللہ کا چل رہے ہیں
اور بتائے گھر سے کیا حال چال ہے آپ کے
گھر میں سب ٹھیک ہی ہے
چلیے اچھی بات ہے آپ کے گھر پہ آج کون کون ہے
میرے گھر پہ میری ساسو ماں ہے میرے دادا جان ہے میرے سسر ہے میرے دیور ہے میری پوفی ساس ہے
اچھا پوفی ساس ہے وہاں پہ وہ ان کو کب تک بیٹھ نے کا ارادہ ہے
وہ نہیں پتا جب من کرے تب
اچھا کون سی ہے آپ کی تو دو ہیں ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے
چھوٹی والی
چھوٹی بڑی والی کہاں ہے
وہ ہے ابھی گئی ہوئی ہے وہ کہیں
اچھا چلیے اچھی بات ہے اور وہ جو آپ کے گھر میں ایک لڑکی تھی سبورا وہ کب چلی گئی
وہ وہ تو گئی ہے نا میری پوپھی ساس کے ساتھ
اچھا ان کے ساتھ چلی گئی ہیں
جی
ٹھیک ہے چلیے یہ تو اچھی بات ہے اور آپ بتائیں
بس چل رہے ہیں ہم زندگی کی کشمکش میں
زندگی کی کشمکش میں
ہاں زندگی کی کشمکش ہی ختم ختم نہیں ہوتی ہے
یہ تو ہے
ہے نہ
یہ تو آخری دن تک کشمکش ہی ہے زندگی
ہمم جب تک سانسیں ہیں
جی بالکل
مجھے نہ بڑا من کر رہا ہے مہندی لگانے کا
ایسا کیوں
مہندی تو اچھی چیز ہے اچھے اچھے خوبصورت خوبصورت
نہیں بے بات کی مہندی کیوں لگائیں گی آپ
چلو کسی کی شادی ہی ہوتی تب ہی لگاتے اب تو شادیاں بھی ختم ہو گئی لوگوں کی اب جن کی ہے وہ کا س نہیں رہے ہیں
آپ کے وہاں پہ مہندی لگانے کا کوئی دکان وکان ہے
نہ ہمارے یہاں تو نہیں ہے
تو پھر آپ کہاں سے لگائیں گے
بس میں نے کیا بولا من کیا
اچھا من کر رہا ہے آپ کا لگانے کا
ہاں لیکن لگا نہیں پا رہے ہیں خود تو لگا انی آتی ہے نہیں
آپ کے سسر جی کو آتی ہے مہندی لگانی
اچھا وہ کن کو لگاتے تھے
ہاں
ان نیکن کو
جب آپ کی ماں کی شادی ہوئی تھی کہ کاص میں مہندی انہوں نے نہیں لگائی ہے
اچھا تبھی میں سوچوں میری ماں کی ایسی قسمت کیوں ہے کتنی اسیھی ک چلو اللہ ان دونوں کو بس احت وافیت رکھے
آین آین
اور بولے آپ کے وہ دوست میاں ٹھیک ہے کہاں رہتے
کون سے دوست
جو آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے
اچھا عمیر بن فاروق کل مصروف ہیں اپنی ان کی نا ایم ٹیک ختم ہونے والی ہے ڈگری تھوڑا بہت زور و شور سے آخری دنوں میں کام نکال رہے ہیں اپنا
اچھا اچھا
تو کافی دلچسپی لے رہے ہو آج کل کام میں
ہاں
میرے یہاں ہمارے یہاں پہ نیمبو کے پیڑ تھے ان جب میں عید پہ گھر جانے والا تھا ان میں نیمبو بھی چڑھ گئے تھے آج دیکھ رہا ہوں کوئی نیمبو نہیں ہے ان پہ
سوکھ گے گرمی مارے میں نے بولا سوکھ گئے ہوں گے گرمی کے مارے
اب سوکھ گئے تو لیکن پیڑ پر تو ہونے چاہیے
گر گئے ہوں گے
تو نیچے ہونے چاہیے
کر لی ہوگی کسی نے
کیا بول سکتے ہیں
ویسا ہی ہوگا اور کیا ہوگا نہ تو زمین کھائے گی نہ آسمان
نہیں یہ تو سچ بات ہے آپ کی
ہوں
کیا بول سکتے ہیں
کیا ہی بول سکتے ہیں اور وہ میں نے آپ کو بولا تھا نا وہ کرنے کے لئے
کیا چیز
اچھا ہاں میں تو بھول گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بولو کیا چل رہا ہے اور آج کل زندگی میں آپ کی زاؤ جہ ٹھیک ہے
ہاں وہ ٹھیک ہے کبھی کبھاروں کو طبیعت میں ناسازگاری رہتی ہے
کیوں
ہوتا ہے ان کو عورت ذات
کیا مطلب ہے آپ کا عورت ذات
وہ بہت اچھی ہیں لیکن کبھی کبھار ان کے ا کیا بولوں میں بس مجھے تنگ کرتی رہتی ہیں پیسے دے دو پیسے دے دو یہ دے دو پیسے دے دو پیسے دے دو کافی پیسے مانگ رہی ہیں میری مالی حالات بہت خراب ہے تب بھی پیسے مانگتی رہتی ہیں سمجھ نہیں آتا ہے کب سمجھیں گی وہ
آ کو پھر ان سے شادی سے پہلے ہی بولنا تھا نا آپ کی مالی
وہ تو ان کو پتا ہے کہ کہ میں بھی پڑھ ہی رہا ہوں کوئی نوکری نہیں کر رہا ہوں
ہاں تو اب آپ کو جتنا ملتا ہے آپ کو پچاس پرسینٹ ان کو دینا چاہیے نا کتنی پرسینٹ دیتے ہیں آپ ان کو
ہاں
کتنے پرسینٹ دیتے ہیں آپ ان کو آپ
کل ملا کے کل ملا کے میں بیس ہزار روپ پہ ماہانہ کما لیتا ہوں
اچھا
ہاں جی آپ کتنا کماتی ہیں اور آپ اپنے شوہر کو کتنا دیتی ہیں بیس ہزار میں سے میں ان کو ہر مہینے پانچ ہزار بولا تھا میں دوں گا لیکن کچھ ایک مہینے سے کچھ خرچات میرے زیادہ ہو گئے ا میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا پھر اس میں پیسے لگ گئے میں ان کو پیسے دے نہیں پایا تو بڑا بڑی خفا ہے وہ مجھ سے کہ میں ان کو پیسے نہیں دے رہا ہوں انہوں نے تو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ وہ میرے سسری سے بولیں گی کہ میں ان کو پیسے نہیں دیتا ہوں اب میں ان کو کیا وں کہ مجھ پہ کتنا پرریشر ہے کتنا سمجھاؤں میں ان کو
نہیں یہ سمجھنے والی بات ہی نہیں ہے
ہاں
میں نے بولا یہ سمجھنے والی بات ہی نہیں ہے
آپ بھی سمجھ میں کیا آپ آپ سنیے میری گاڑی کے ٹائر بھی ختم ہو گئے ہیں بہت ڈینجرس حالات ہے یہ کبھی بھی ٹائر پھٹ سکتا ہے جان جوخم میں لے کے اب ٹائر ڈالوں ان کو پیسے دوں اپنی فیس بھروں بہت ذہنی پریشانی ہو گئی ہے مجھے پیسوں
تو آپ کی تو شاید والد اور والدہ دونوں کمات ہیں نا آپ تو آپ کو تو فرض ہے ان
پر وہ نہیں دیتے ہیں نا اب مجھے پیسے ان کو لگتا ہے بیٹا کما رہا ہے
تو آپ ان کو اپنے خرچات بولے نا تو وہ پیسہ تھوڑی ہے کہ نہ دیں گے وہ ت ماپ باپ ہےاں ماں باپ تو امر دیتے ہیں ب
ماں باپ تو دیں گے پر پر پر ہماراری شریر کی حیات ماںپ تو کر سکتی ہے پیسے اب میں کسی سے مانگوں وہ بہتر ہے کہ میری خود اپنی شریک حیات وہ پیسہ معاف
نہیں میں پیسہ نہیں ماں ان کو بھی ضرورت ہوگی وہ کیوں معاف کریں گے آپ اپنے آپ آپ اپنے اخراجات کم کریں اور ان کو پیسے دیں
تب بھی ان کے پاس میرے سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں
وہ تو خدا کا کرم ہے ان پہ تبھی چلیے بیٹھیے
چلیے اور بتائیے آپ کیسی رہیے آپ کی بات چیت آج
الحمد للہ چلو چلو ٹھیک ہے آپ اپنا خر خیال رکھے
ٹھیک ہے آپ بھی اپنا خیال ر خوش رہے اللہ بس